ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
السلام علیکم السلام علیکم
جی فرمائیے
اور ابو اب ہم سب کہہرییے تھ ہیں
جی
آپ کی ابو امیان سب خیریت ہیں
الحمد للہ سب اچھے ہیں
اور آج کل موسم ب اتدک خراب سا ہو رہا ہے
بہت زیادہ بھائی ج ہمارے یہاں تو اللہ کی رحمت ہے بارش کو
آج اللہ اتنا خوش ہیں کہ آج ہمارے یہاں ایک بجے سے رحمت برس رہی ہیں ابھی تک رحمت ان کی نہیں رکی
ابھی ہمارے یہاں ابھی بارش نہیں ہوئی ہے اب اس لیے نہیں کہ لووں نے ا اتر پیڑ کاٹ دیے ہیں اس لیے عسمانی بن رہی ہے سری پارس نہیں ہو رہی ہے
ج جی اور بھائی چند کیا کر رہے تھے آپ
اسی کھ نہیںائ سؤ
کھا ہو کیا کھ جانا
ہویا کھانا ہویا
کیا کہا ہے بھائی جانکانے میں
انے میں ایسے ہی دیسی کھانا ہے دودھ دلیا
جی جی ماشء اللہ ماشاءلہ بہت اچھا بہت اچھا شکہ ادا کرنا چاہے بائی جان چاہے وہ گز روٹی ہواہے نمک روٹی شب میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ دینے والا ہے اللہ جو دیتا ہے سب کو اچھا ہی دیتا ہے بھائی جان
جی جی اور آپ کا کھانا ہو گیا
جی بھائی جان ہو گیا
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بھائی جان یہی کاریہ ہمیں کال دیکھ رہے تھے کال کر رہے تھے ہم کہ ایک تو کال کر ل اور بھائی جان اور بتائیے نماز پڑھیں آپ
مگی کرتے ہیں
ماشاء اللہ شبحان اللہ نماز پڑھنا چاہیے بھائی جان آج کے جنریشن میں ہے کیا ہے اپ لوگ کو نماز روجہ قرآن یاسین سورے ا یہ سب پڑھیے نماز پڑھنے آپ کو نماز پڑھنے میں دس یا پندرہ منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی جان اور آپ باہر جاتے ہو کچھ کام کرنے سارے دن لگ جاتے ہیں تو آپ اگر ن نماز پڑھ کے نماز ادا کر کے جائیں گے تو اس کا مرتبہ دیکھیے اور تو نماز پڑھ کے جائیں گے اس کا مطلبہ دیکھیے اور نماز نہیں پڑھ کے جا رہے ہیں اس کا مرتبہ تبا دیکھیے آپ
جی جی آج کل ہمارے ہمارے اھرا آج کل بہار س نہیں
دس سے یا پندرہ منٹ لگتا ہے بھائی جان اسے زیادہ نہیں لگتا زیادہ سے زیادہ کوس کریے کہ اپنے بھائی بہنوں کو سکھائیے نماز پڑھیں اپنی امی ابو کو ب بتائیے اپنے والدان کو ب بتائیے کہ نماز میں اتنی بڑی طاقت ہے بھائی جان اتنی بڑی طاقت ہے کہ کبھی دنیا کے کوئی بھی مصیبت اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر نہیں آ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریے کہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں
جی نماز پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنا چاہیے تو دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جس میں دس پندرہ منٹ ہے آپ نماز کے لیے نکال لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا کچھ نہیں پندرہ منٹ م پندرہ منٹ سمے نکال کر نماز پڑی تو اس سے بہت کچھ بہت بہت سویدھا ملے گی ہم کو بہت کچھ اچھا ہوگا ہمارےاتھ ہمارے سات جو لط ہو رہا ہوگ جہاں بہت اچھا ہوئے گا کی اللہ کی پوری پوری رحمت رہتی ہے
بالکل صحی فرما رہے ہیں بائی جان بہت
آج کل آپ کو ادھر بارش وارش کیسی ہو رہی ہے
جی
بارش کیسی ہو رہی ہے آج کل
ہمارے یہاں اللہ کی رحمتیں برش رہی ہیں بہت زیادہ ہی برستی ہیں ٹھیک ہے ایک ایک ایک دو بار اللہ اپنی رحمت برشاہ ہی دیتے ہیں گرمی تو آج کل بہت ہے بھائی جان کیا کر رہے ہیں
ہمارے یہاں ابھی بارش نہیں ہوئی ہے ہمارے یہاں ابھی بارش نہیں ہوئی گرمی بھی اتنی پڑ رہی ہے گ در میں پینتالیس ڈگری سے اوپر تاپمان بول رہا ہے ابھی بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور پشو پچھی ایسے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں پانی کی بھی ماترا بہت کم ہو گئی ہے اس بارش کی وجہ سے ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہمارے ادھر اس کیک کیونکہ لوگ باگوں نے لوگ بابوں نے پیڑ کاٹتی ہیں پیڑ کاٹنے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے نہ ہم کو آکسیجن مل رہی ہے ا پشو پشو پچیوں کے لیے کھانا بھی نہیں مل رہا ہے
آپ اگر پیڑ کاٹیں گے تو ہوا نہیں ملے گا آپ کو وہ آکسیجن نہیں ملے گی تو آپ کیسے جیوت رہیں گے بھائی جان
تو ہے بئی تو ہے آکسیجن کہاں مل رہی ہے نہ دھرتی سے عشما کرتا یہ جس سے جس سے بادل
نہیں نہیں دیکھیے بھائی جان پیڑ کاٹنے سے پیڑ کاٹنے سے پیڑ میں پچھی پید جو بڑھتے ہیں وہ بھی مر م مرا جائیں گے ہیں بتائیے کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا جو پکشی چل رہے ہیں اڑ رہے ہیں پیڑ میں ہی ان کو آرام ملتا ہے نا بائی چانس ا پیڑ میں ہی بیٹھتے ہیں ا
جان جانور ج جان اپنا بوجن مطل جانور بھی پیڑوں سے اپنا بوجن کرتے ہیں پر وہ نہیں ہے پیڑ سب کاٹ دیے ہیں پیڑ کاٹ دی ہیں کچھ کچھ پیسوں کے لیے تنک پیسوں کے لیے پیڑوں کو اب لوگ آج کل کاٹ رہے ہیں بہت ماتا میں پیٹ گھٹ رہے ہیں میں فرما رہا ہوں کہ ا آپ اگر آپ ایک ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں اگر آپ ایک پیٹ کاٹ رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم پانچ پیٹ لگانے چاہیے اپنے دیش میں جنسنکھیا کروڑ کروڑ کروڑوں میں جن سنکھیا ہے اپنے اپنے دیش میں اور پرتیک ویکتی پانچ پانچ پیڑ لگائے گا تو پتا نہیں کتنے کروڑ پیڑ لگ جائ گے دھرتی پر جس سے جس سے پشو پ پچیوں کی ضرورت پوری ہوگ ہماری بھی ضرورت پوری ہوگی ہم کو شھ آکسیجن ملے گی جس کے کارن ہم بیمار نہیں پڑیں گے ہم بہت سوستھ رہیں گے اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ کو سمجھانا چاہیے آپ کو اپنی بہن بھائی اور سب گھر والوں کو پرریوار کو سمجھانا چاہیے اور یہ پیڑ پیڑ باگ لگانے چاہیے
بالکل بالکل اپنے گھروں میں پودے لگائیے
ہوئے تو آپ کو دیکھنے دیکھیں گے کہ آپ سب لوگ دیکھیں گے تو آپ بھی کسی کو بتائیں گے آپ یہ
بالکل صحیح فرما رہے ہیں بھائی جان بہت ضروری ہے گھروں میں بھائی جان بہت ہی زیادہ ضروری ہے پیڑ پودا لگانا گھر میں لگائیے آپ پڑ بہت ہی اگل بگل اس کو بتائیے اگل بغل والوں کو بتائیے بھائی جان باجی آپ کا جو بھی آپ کے لگتے ہیں پیڑ لگائیے آکسیجن لیجیے وایو لیجیے پکھیوں کا بھی مر من بچارے پکشی بھی مر رہے ہیں ان کو بھی اللہ کیسے کیسے کیا کر دیتے ہیں اور بھائی جان آپ کی امی امبو ٹھیک ہے
ہمارے امی امی جان سب خھیریےت ہیں آپ بتاؤ آپ کے ا امی جان سب کیسی ہیں
ج ابو تو بیڈ میں ہے بھائی جان امی انتقال ہو گیا ان کا
ہوں
جی
اور اور سب خیریت ہیں ایسے ہی گھوم رہے ہیں پیڑوں کو اب میں بول رہا ہوں کہ پیڑ پیڑوں کو ا تک لگانا چاہیے
جی جی جی
آپ کو باغ باغیچے لگانے چاہیے جس سے اب آج کل
بالکلحی فر ہمارے ماء ال ماشء اللہ الحد للہ بہ اچھی لائن آ بتائیں بہت اچھا کرو رہے ہیں بائی جان
بھائی جان یہ کہ ج سرکار ہے ن سرکار یہ سرک بھی آج کل جنگلوں کو کٹوا رہی ہے اس سے جنتو جیو جنتوؤں کو بہت نقصان ہو رہا ہے جس سے وہ جی نہیں پا رہے ہیں سرکار نے حیدرآباد کا حیدرا حیدرا سرک نے حیدرآباد کا جنگل کٹوا دیا ہے اس میں پتا نہیں کتنے جی جنتوؤ کی مرت ہوئی ہے کتنے پشوؤں کی مرت ہوئی ہے جس کے کار اس کو بہت ہانی پہنچی ہے پشوں کو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے سرکار کو ہمارے ساتھ
بالکل صح کرما رہے ہیں
ہم میں بول رہا ہوں کہ ہم کو آواز اٹھانی چاہیے سرکار کے خلاف ج سے وہ پیڑ نہ کاٹے اور ہم کو پہلے بھی پیڑوں پر بہت سارے آندولن چلےئے ہیں جب وہ آندولن پر پھر بھی سرکار مانتی نہیں ہے پو کو آنددولن پت نہیں کت جنکھیا میں لگ مارے گئے تھے پیڑوں کو بچانے کے
بالکل صحی فرا رہے بھائی جان بالکلحی فرا رہے آپ
ب یہ لوگ ہے نا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں پھر بھی یہ پیڑوں کاٹ دیتے ہیں کچھ لو ایسے ہیں جو پیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جیسے آندولن میں کتنے سارے لگوں نے جان دی تھی
جی جی جی وہوب شاہی فرماے ہیں بہت صی فرماے ماشاء اللہ شبحان اللہ بہت اچھی لائن آپ نے بتائی
یہ آندولن چل رہے پیڑا او پر پھر بھی کچھ لوگ اتنے اتنے خراب لوگ ہیں جو پیڑوں کے لیے کچھ پیسوں کے لیے پیڑوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں کچھ نہیں تو یہ ان کا دھندا بن گیا ہے یہ کچھ تنک پیش ہوگ یہ پھروں کاٹ دیتے ہیں انہوں نے اپنا دندا بنا لیا ہے اس دھندے کی وجہ سے وہ تھ ان کے پاس پ ہاں اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں اپنے وہ کیا ہے کہ
وہ تو الگ میٹر ہے نا اپنے بچوں کو علم کے بارے میں ڈالیے علم سکھائیے آپ کے بچے نماز پڑھے روزہ کرے بول آپ اپنا بچ پن سے زیادہ ڈال رہے ہیں تو بڑے بن کے آپ کے بچے کامیاب بنیں گے آپ کو ہی الٹا کہیں گے امی جان ابو جان نماز پڑھیے روزہ رہیے کتابیں پڑھیے آپ کو کچھ شرم لگے گی تو کریں گے ہیں تو اپنے بچوں کو نیک راستے میں ڈالنے کے توفق ادا اللہ اور ہمے سب کے بچوں کو
سر صحی پرم رہ ہیں بیگم صاحباں
اچھا اور بھائی جان آپ سے بات کر کے ہم کو بہت اچھا لگا
اور ہم کو بھی آپ سے بہت اچھا لگا پر میں بول رہا ہوں تو آپ کو میں آپ نے میرے سمجھا میں نے سمجھا اور آ کو بھی سمجھانا چاہیے لووں کو اتک سمجھانا چاہیے کہ پیڑ نہ کاٹیں پیڑ لگائیں اور نماز پڑھیں بچے نماز پڑھنے جائیں اس لیے آپ کو سمجھانا چاہیے ا د اپنے گھروں میں پریواروں میں چھوٹی بہن بھائی اور ابو ابی جان کو سب کو سمجھانا چاہیے بیگم صاحب کے یہ پڑ نہیں کاٹنی چاہیے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے آپ کو اتدک کاریہ کرنا چاہیے جیو جنتو پشوؤ کے لیے
دلہ شبان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی لائن آج آپ نے بتائی
کیا آپ کو جیو جنتوؤ کے لیے کچھ کرنا چاہیے جس سے آپ کو اپنے دیش میں جس سے اپنے دیش میں کچھ ہو
بالکل بالکلحی فرارے بھائی جان بالکل
جس سے اپنے دیش میں ترقی ہو اور ج جی جی جن ماشء اللہ جیو جنتوؤں کی اتدک جن سنکھیا بڑے
جی جی ماشء اللہ ماشء اللہ بہت اھا فرا ہے آپ
جس کے کارن وہ جی سکیں شھ جی سکیں اور وہ بھوجن ہی سکیں جس سے ان کی مرتو ب بغیر مرتو ان کی مرت نہ ہو
بالکل صحیح فرمائیں آپ چلیے بھائی جانا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا نیکسٹ ٹائم میں پھر آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃہ اللہ و برکاتہ اللہ حا
مع ر ن رقم چل ہے
دعاؤ میں یاد کریے گا پھر
جی بالکل کریں گے آپ کو یاد کریں گے جی بیگم سرا